ہیلو
ہوں ہیلو
ہیلو
ہوں بولو
بولو کیا کر رہے ہو
ارے وہی فون کال لگ ہی نہیں رہا تھا برابر سے
نیٹ ورک نہیں تھا کیا
نہیں نیٹورک تو ہے اچھا پوری
ہاں
ہاں
اور کھانا ہو گیا
نہیں اتنا جلدی نہیں دس بجے ساڑھے دس گیارہ بجے کھاتے ہے آپ کا ہو گیا
نہیں ابھی تو ابھی بنا چاول چڑھائی ہوں
اچھا میرا تو کھانا بن چکا
ہاں بن گیا اتنی جلدی
ہاں بن گیا فٹافٹ اپنے کا تین گیا سے
اتن جلدی ہو جاتا ہے میرا بھی تین ہی ہے ایک اس میں سے خراب ہو گیا ہے تو دو جلتا ہے میرا بٹ تھوڑا مب مطلب بازار منگانے کے لی آج ٹائم ہو گیا تھا نا میں تھوڑا باہر گئی تھی ادھر کام کی بات کرنے
اچھا اچھا
تو میں بائک کے لیے گئی تھی نا سویمنگ
اچھا
ہاں ساکینا کا جانا تھا
پھر ہو گیا بات چیت وہاں پہ آپ کی
ہاں
بات ہو گئی وہاں پہ
ہاں بات چیت تو ہو گئی سب خالی بس ہاں فارم فل اپ کرنے کا ہے فارم ہو گیا خالی سیلف پھر ڈال دیں گے نا تو کل بائک لینے مطلب جانا ہوگا ہم لوگ کو
اچھا اچھا
ہاں پھر اس کے بعد میں ہم لوگ کو تو اس کو زومیٹو میں آئی ڈی کھول دیں گے تو میرے آدمی مطلب زومیٹو میں جائیں گے پھر
اچھا چلو اچھا ہے نا
ہاں
ہاں مطلب جیسے آئی بھی ہمم نہیں یہاں پہ ابھی بارش نہیں ہے ہمارے وہاں
ادھر تو صبح سے جو لگاتار ہوئی ہے ابھی تک تو ایک منٹ تک نہیں رکی ہے بارش
ہاں نہیں ہم ادھر تو ابھی تو تھوڑا فی الحال اتتی ہے یہ تو بہت ہو رہی تھی آپ کی کی بہت بہت
ہوں اور ادھر تو ہم لوگ جو بلڈنگ ہے نا بلڈنگ کے اپوزٹ سائڈ تو پورا پانی بھر جاتا ہے پہاڑ ہے نا ہم لوگ کے ادھر تو پورا بھے جاتا ہے ہوں
صحیح بات
چلے بچے رہتے نا میرے ہمم تو بچے رہتے نا میرے مجھے تین ہے
اچھا لڑکا لڑکی کیا
پہلا لڑکا ہے پھر لڑکی پہلی لڑکی ہے پھر لڑکا ہے پھر لڑکی ہے
اچھا بیچ میں لڑکا ہے مطلب
ہاں بیچ میں لڑکا ہے اور لاسٹ والی لڑکی ہے اور بڑی لڑکی ہے ایک چار
مجھے تین ل اچھا ہاں اور جاتی ہے اسکول کو چار سال والی بیٹی
گئے تھے ابھی تو ایڈمیشن کے لیے تو انہوں نے بو چار کمپلیٹ ہونے کے بعد میں ہی لیں گے
اچھا اب اس کو کمپلیٹ نہیں ہوا مطلب چار سال
ہاں
چار سال نہیں ہوا ہے پورا
نہیں ابھی تو چار نہیں ابھی یہ نومبر آئے گا نا تب اس کچ چار ہوگا
اچھا اچھا پھر چار سال کی ہوگئے وقت پر ڈالنا تھا اپ اس سال ہی اس کو اسکول
تو ہاں تو گئے تھے اس کے لیے ہی ہم لوگ نے
ہاں
تو اس نے جو سر ہے نا اس نے بولا چار کمپلینٹ مطلب پانچواں لگنے دو اس کو بولے بولے نہیں ہاں ف ہاں تبھی اس کو لیں گے بولے ابھی بچی ہے نہا بولے وہ
ہاں مطلب فور ایئرس کمپلیٹ ہونا چاہیے اس کا فائی ایئرس ملیں گے ایسے ہاں ابھی سب رول رول سب اسکولوں کا چینج ہوا ہے نا ایک دم الگ ہے ہاں میرے بچے جاتے ہیں نا تینوں دو جاتے
ہاں
ایک سکس اسٹینڈرڈ میں اور ایک فورتھ اسٹینڈرڈ میں
ماشاء اللہ اور اور اور ایک لڑکا ہے کیا آپ کو
ہاں ایک اور لڑکا ہے ابھی وہ آٹ سات مہینے کا ہے وہ سات مہینے کا ہاں
اچھا اچھا
آپ کی چھوٹی والی بیٹی کتنی مہینے کی ہے اچھا اچھا وہ چھ مہینے وہ چھوٹی ہے مطلب
ہاں وہ ابھی چھوٹی ہے مطلب
ہاں ہاں
ہاں ابھی ہم لوگ کوبھی باہر جا ہے نا اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے باہر جانا ہے اس کو ہم لوگ کو ابھی
اچھا بنانا ہے اب نہیں بنایا ابھی تک آپ نے
نہیں ابھی اتنا نہیں بنائی ابھی ادھر بارش ہونے لگ گئی نکلنے کا ٹائم تھا تو بارش ہونے لگی تو ہم لوگ نے بولے کہ ابھی ایک دن کا مطلب آدمی کا تھوڑا وہ ہو جائے گا کام کا پھر ان کی بائک پہ مطلب بائک مل جائیں گی پھر ان کی بائک پہ ہم لوگ جا کے پٹاخ سے بنوا کے آ جائیں گے وہ باہر سائد سے
اچھا اچھا باہر سائڈ سے اچھا ہے
وہ یہی آس پاس کا علاقہ ہی ہے پڑتا ہے
ہوں ہوں
ہاں وہی علاقہ میں مطلب بنوائیں گے ہم لوگ
صحیح ہے صحیح ہے ہاں
تو ابھی کچھ تو بھی کرنا پڑے گا نا اس کے لیے آپ جاب وغیرہ پہ جا جاتے ہو
نہیں نہیں میں گھر پہ ہی رہتی ہوں گھر پہ ہی رہتی ہوں گھر سے جو بھی کام ہے وہ کرتی کرتی ہوں بس بچے سنبھالتی بچے اسکول جاتے پھر گھر کا کام یہی سب میں
ہاں وہی تو وہ اس میں اپنا دن نکل جاتا ہے بچے لوگ کا ہی کرے تک کرے تک پورا ٹائم ہو جاتا اسی میں ہاں
اور ستاتے ہونگے ان لوگ
ہاں میرے تو اور سے وہ لوگ تو بہت دن میں سب سے زیادہ تو بیچ والا میرا بہت پریشان کرتا ہے مجھے میرے جتنے دونوں نہیں کرتے نا بیچ والا ہے نا وہ ایک جگہ شانتی میں نہیں بیٹھت
ہاں جیسے دو بہن میں ایک بھائی ہے نا تو ایسے ایک ہوتا ایسے ن کہ پہلے کے لوگ ایسے سے بولتے کہ بہت ہی ضدی ہوگا وہ
ہاں ضدی تو اتنی ہے پوچھنے کی بات ہی نہیں اور بڑی والی بھی لڑکی کہ ابھی ابھی مطلب اتنا شیطان گیری کرنے لگی ہے مطلب مستی تو اتنی کرتی ہے
ہاں
پوچھنے کی بات نہیں ہ بھائی بہنوں کو مارتے رہتی ہے دونوں کو
مطلب آپ کو بہت ستاتتے آپ کے بچے
ہاں ایسا تو بھی میں بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ آواز دوں گی نا چلاؤں گی نا
ہاں
تو ایک کونا پکڑ لیتے لوگ ڈرتے بہت ہیں
اچھا
ہاں ماروں گی کروں گی
ستاتے ہے یہ لوگ
ہاں اس کے علاوہ اب میں بھی یہی سوچتی کہ بچے ہے جان دے بول کے
ہوں تھوڑے بڑے ہو جائیں گے
تو میں کچھ بولتی ہی نہیں میں بولتی بچے ہیں ابھی انلوگ عمر ہے ستانے ستانے کی ستائیں گے اپن بھی تو اپنی اتنا تو ستا ہے اپن نے
ہاں اپنی بھی اپن بھی اپنی ماں کو کتنا ستائیں ہونگے صحی بات ہے اور آپ کی گھر میں کون کون ہے امی ابا
اور تمہارے ہسبینڈ میرری ممی ہے ڈیڈی کے تو ڈیٹ ہو گئی
اچھا اچھا
ہاں ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی ا ممی ہے ابھی تو بھائی ہے دو ہمم ایک بہن ہے بہن ہے ایک
اچھا ایک بہن دو بھائی آپ دو بھائی دو بہن مطلب آپ
ہاں چاروں ہے ہم لوگ
ہاں پھر اور آپ آپ لوگ کتنے ہے
ہم لوگ میں تو ایک ہی ہوں میری ممی کو
ہاں
نہیں ہے کوئی بھائی بہن میں اکیلی ہوں
ہاں اچھا آپ سنگل ہی ہو مطلب اچھا ہے پھر تو ممی کی پوری پراپرٹی آپ کی
ہاں صحیح
ہے نا ساری کا ایک رہتے نا تو وہی نا اگر بھائی رہتا ہے تو لوگ ہی قبضہ کر لیتے ہیں اپنے کو بھی کچھ ملتا ہی نہیں ہے نا
نہیں ملتا صحیح بات اور کیا پھر ماں لو پھر ماں کا وہ بیٹا تو ماں کیا بولتی ہے بیٹی کو کم نہیں میرے بھی ڈیڈی کا ڈیتھ ہوگیا ممی ہے میری
اچھا
ہ کیسا پھر بھائی رہتے ہیں تو ممی لوگ بھائی لوگ کو زیادہ پیار کرتے بہن لوگ کو کرتے پیار
ہاں ویسا ہی ہے ادھر بھی ہم لوگ کے ادھر بھی وہی چلتا ہے
ہاں ایسا رہتا ہے کیونکہ تمہاری شادی ہو گئی تم اپنا دیکھو یہ سب میرے بیٹے کا ہے بعض لوگ کا ایسا بولنا ہوتا ہے
ہاں اور بولو ہاں بچے باہر ہے کھیل رہے
نہیں نہیں میرے ہسبینڈ آپ پوچھے نا آپ کے ہسبینڈ کیا ہو کم کیا کر رہے آپ کے ہسبینڈ تو م
مطلب ان کو کام نہیں تھا
ہاں
تو وہی زمیٹو وغیرہ میں جا رہے لے تینکوری وغیرہ کہ یہ بلنکٹ میں لگ رہے تھے بٹ بلنکٹ والا اتنا پیسہ کہاں دیتا ہے آج کے دور میں
برابر ہاں
ہاں ہاں تو زومیٹو میں جتنا ہے نا پاپا پیسہ اتنا کسی میں نہیں ہے ہم لوگ نے پورا مطلب ڈیٹیل پورا نکالے
ہاں ڈیٹ اچھا کرے ڈیٹیل نکالنا ضروری ہے نا ہاں
ہاں میں مطلب کم سے کم تین کمپنی میں گھومی ہوں ایک بلنکٹ میں اور ایک زیپٹو میں پوچھی ہوں اور ایک سویگی میں تو پھر مطلب پھر ایک زومیٹو والا تھا اس کو پوچھی ارنگ کتنی ہے آپ کی
ہاں
تو اس نے بولا مطلب ایک دن میں ہم لوگ کا کور ہو جاتا ہے
کتنا ہو جاتا ہے بولے
تو تو مطلب کور ہو جاتا مطلب ان لوگ کا ڈیڑھ سے دو دو سے ڈھائی ہزار روپیہ ایک دن میں کما لیتے
ہاں جیسا پر ڈے کا برابر ہاں جیسے آڈر مارنے پہ جیسے اپن آرڈر مارے گے انشا
ہاں ویسا مہینے کی منتہلی ہاں منتھ لی سیلری نہیں دیتے نا ادھر ایسا ہاں ہاں ہر ہفتے ہفتے پیسہ مطلب
ہاں ہر ویکلی دیتے مطلب
ہاں اور فھر جی کییسا بھی رہا ویسا دیتے
کا ایک کچھ ہوگا ویسے کرتے
ہاں ہاں بولو نا میم
ہ اور آپ کا پک گیا کھانا وینا
نہیں ابھی تو فی الحال چاول ابھی ہوا ہے
ہاں
اور باقی ہے ابھی سالن باقی ہے دال باقی ہے بچے لوگ پریشان کر رہتے نا تو جب سے بازار بھی لانے والا کوئی نہیں تھا